ہلو ولیکم کیسے ہو میرری بھائی ٹھیک ہو
وعلیکم السل الحمد للہ سب کھیتے تھے بھائی جان
کیا بھائی آج آج کل کہاں مصروفیت نہ کال نہ کچھ کہ رہے تھے سب
جی جی بھائی جان سب کہ رہے تھے اور بھائی جان کھانا وانا کھا لیا آپ نے
ہاں ہاں بائی کھانا ہو گیا آپ سناؤ آپ نے کھانا کھایا
جی جی بھائی جان ابھی ریسٹ کھایا ابھی تھوڑا سا واک کرنے آیا ہوں بھائی جان
ہاں اچھا میں تو بس بھائی پانی پی رہا تھا ابھی تو مجھے ایک بات بتاؤ آج اسسی پہ بات کرے تھوڑا سا پانی کے فائدے وہ یہ سب کرے اسی پہ بات آج
جی جی بھائی جان
تو آپ کو پت ہی ہے مطلب پانی اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے اس کو ہمیں مطلب زیادہ مطلب اچھے وے میں استعمال کرنا چاہیے نہ کہ فضول کاموں کے لیے جیسے ہم کرتے پھر مطلب ایسا وقت آتا ہے کہ ہمیں پانی کے لیے ترس نا پڑتا ہے میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں نا جو مطلب کھیتی باڑی کرتے پھر جب کبھی بارش نہیں ہوتی ہیں تو وہ ان کو مطلب وہ ترس جاتے ہیں لیکن جب مطلب پانی ہوتا ہے نا مطلب اویلیبل تب انسان ایسے ہی یوز کرتا ہے کھلے رکھتا ہے وہ یہ سب کرتا ہے تو آپ کو آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں
ا بالکل فھائی جانا میں چاہتا ہوں کہ جو بھی دیکھو زیادہ تر یہ جو یہ پرابلم ہے یہ زیادہ تر گاؤں کے لوگوں کو یہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو نل زیادہ استعمال ہوتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی جان کی پانی آتا رہتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پانی بچتا ہوتا ہے پیچھے جہاں پہ اسٹ کیا جاتا ہے پانی تو وہ ختم ہو جاتا ہے تھا میں چاہتا ہوں بھائی جان کہ جتنے بھی گھر ہیں وہاں پہ تو وہ اپنا جو نل ہے وہ ہمیشہ بند رکھے ج سے کیا تھا کہ پانی کی بجٹ بھی ہو جائے گی جب کسی کی ضرورت ہو کہ کھیتوں میں پانی کم کی بارش نہیں ہوتی ہے بھائی جان کبھی کبھی کہ وقت پہ وقت پہ بارش نہیں ہوتی ہے تو تب وہ آپ پانی استعمال کر سکتے ہو بھائی جان
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا اور ایک بات ہے نا لیکن جو آج کل کا انسان ہے نا مطلب یہ پانی کو اتنا آلودہ کر کر کرتے ہیں نا لپافے ڈالتے ہیں مطلب پانی میں اسے پانی خراب ہو جاتا ہے پھر وہی پانی گھروں میں آتا ہے اسے بہت
بھائی جان کی صحی بات بولی آپ نے کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھ جان کی کوئی کہیں ندی میں بیٹھے ہوتا کہ جیسے کہ کہیں ندی ہوتی ہے تو کوئی پارٹی کرنے جاتا ہے جیسے کہ گھومنے جاتا ہے بھائی جان تو وہ کیا کرتا کہ ساتھ میں ہمیشہ سب لیتے ہیں ساتھ میں کھانے پینے کی چیزیں تو لیکن اس سے کیا کرتے ہیں بھائی جان کہ اگر آپ وہاں پہ پارٹی کر رہے ہو جو بھی انجوائے کر رہے ہو اپنے دوست دگے سار اپنے جس کے ساتھ بھی آپ انجوائے کر رہے ہو تو اچھی بات ہے آپ انجوائے کرو بھائی جان دیک لیکن جو آپ وہاں پہ کھا رہے ہو تو وہ اپنے کسی ایک لفافے میں بند کر دیں کسی ایک جگہ پہ پھینکو نہ کہ بھائی جہاں کی ایک لفافہ یہاں پہ دوسرا لفافہ وہاں پہ تو یہ بہت بری چیز ہے بھائی جان تو اس سے کیا ہوتا ہے جو م جو واتاورن کا ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور وہاں کی جو ندیاں پانی بھی ہے وہ پینے کے لائق نہیں رہتا
ہاں یہ آپ نے بالکل صحی بات کی اور پانی کے مطلب بہت سے وسائل ہمارے پاس ایک ایریگیشن ٹائپ ہوتا ہے دوسرا لیکن جو ہمارے کسان بھائی ہیں نا وہ بھی پانی پہ اتنے مطلب دار بدر رکھتے ہیں نا کہ اگر پانی کبھی بند ہو جائے گا تو ان کو لاکھوں میں نقصان مطلب جیلنا پڑے گا اس لیے مطلب پانی ہمیں ایسے محفوظ رکھنا چاہیے نا ہمیں زیادہ سے زیادہ ضائع پانی نہیں کرنا چاہیے اور مطلب جو سب سے سے بڑی رحمت اللہ کی جو اوپر سے برستی ہے وہ بھی ایک پانی کی صورت میں گرتی ہے زمین پر تو ہمیں اس لحاظ سے دیکھ اتنا چاہیے کہ مطلب پانی کی کتنی اہمیت ہے آج کل کی زندگی میں اگر ہم بڑے بڑے ریسٹورینٹ یا ہاسپٹل یا کہیں بھی مطلب جہاں کوئی کام ہوتا ہے پانی کا اتنا استعمال بڑی بڑی فیکٹریوں کی بات کریں گے وہاں پہ اتنے سارے مطلب مطلب چیزیں بنتے ہیں بسکٹ کی بات کرے یا کچھ بھی اس مطلب پانی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے کچھ اتنا مطلب ضروری ہے پانی آج کل زندگی میں نا اور اگر ہم بات کریں گے جیسے ہم کھانا کھاتے اور کچھ کرتے ہیں اگر پانی نہیں ہوگا تو ہم پہلے کھائیں گے ہی نہیں کہ ہم سوچیں گے کہ کہیں نہ اٹک جائے گ لے پہ ہو یہ سب
آپ آپ نے بولا بھائی جان کی سب سے زیادہ نقصان کن کو ہوتا ہے جو کسان ہوتے ہیں تو لیکن بھائی جان اس سے بھی بڑا نقصان کن کو ہوتا ہے جو فیکٹری سے جو وہ ملبہ نکلتا ہے جو گندا ملبہ نکلتا ہے وہ ندیوں میں جاتا ہے اور ندیوں میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو جانور ہوتے ہیں بیچارے جیسے گائے رکھ لو آپ کوئی کچھ بھی رکھ لو جانور رکھ لو فالتو جانور وہ کیا کرتے ہیں وہی پانی پی لیتے ہیں کیونکہ بھائی جان وہ تو جانور ہوتے ہیں ان میں تو اتنا دماغ نہیں ہوتا کہ کہ بھائی جانؤوں ان کو کیا پتاہ کہ اس میں کیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی پالتو جانور ہے وہ بچارے مارے جاتے ہیں کہ اس جو پانی جو گندا ملبہ ہوتا ہے وہ پینے سے کیا ہوتا ہے ان کی جو دھیرے دھیرے بیماریاں پھیلتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ ان کی جان چلی جاتی ہے کسانوں کا بھی کیا حال بھائی جان کسانوں کا بھی یہ یہ ہوتا ہے کہ ہ کسی دن زیادہ بارش لگنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ندیوں کا وہ جو گندا ملبہ کیمیکل مکس ہوتا ہے وہ کیا آ جاتا ہے کھیتوں میں بھی یہ چلا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سبزیاں وہ جو بھی وہ کھیتی کی کھیتی باڑی کرتے ہیں بھائی جان وہ کیا ہو کیا ہو جاتی ہے پوری خراب ہو جاتی ہے تیز تیز ہو جاتی ہے بھائی جان
تو اگر پھر بھی جی بھائی جان اگر پھر بھی وہ س تھوڑی جو سبزی انہوں نے لگائے ہوگے اگر وہ پھر بھی اگر خراب نہیں ہوگئی تو بھائی جان اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ملبہ نکل کے ان میں لگ جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آگے جا کے بھیجتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کیمیکل لگے ہوتے ہیں ان سے بیماریاں پھیلتی ہے پھر آگے جا کے کوئی وہ اسی لیے سب کو دھوکہ سبزیاں کھانی چاہیے جو بھی باہر سے لاتے ہیں کیونکہ پت نہیں ہوتا ہے کہ کس میں کیا کیمیکل لگاؤ اس لیے جو بھی آپ سبزیاں لاتے دھو کر کھایا کرو
ہاں وہ بات تو صحیح ہے آپ نے پانی کی بات چھیڑ ہی لی اب آپ کو پت ہی ہے کیا ہمارے مطلب دیش میں ویسے مطلب پانی کا اتنا مطلب یہ بولتے ہیں کہ پانی روری نہیں ہے لیکن اگر ہم دوسرے ممالک کی بات کریں گے نا سعودی عرب کی بات کریں گے اگر ہم وہاں دیکھیں گے نا وہاں پانی مطلب ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں پانی کے لیے خریدنا پڑتا ہے وہاں پہ پانی مطلب پیسوں سے تو ان کی اہمیت ان کو ہی پتہ ہے مطلب مجھے ایک دوست ہیں سعودی عرب کا وہ مجھے کل فون پہ بات کر رہا تھا تو وہ بول رہا تھا کہ ہمیں پانی یہاں پہ سو روپے لیٹر پڑتا ہے تو میں سوچ رہا تھا پھر پھر میں یہی سوچنے لگا کل سے کہ مطلب دیکھو اتنی ہاں ہاں
نیچرل پانی ہوتا ہے چشمے کا پانی ہوتا ہے کہ اتنا شکر گزار رہنا لیکن بھائی جان ہمیں تو فری میں ملتا ہے پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کی قدر نہیں کرتے بھائی جان میں اپنے گاؤں کی بات بتاتا ہوں کہ بھائی جان ابھی پانچ چھ سال پہلے ہمارے وہاں چ میں ایک تھا ابھی وہ دھیرے دھیرے کیا ہو رہا ہے سوکھتا جا رہا ہے گائے ہوتا جا رہا ہے کیوں کیوںک بھائی جان گندگی ایک تو لوگ جو گندگی پھیلا رہے ہیں وہاں اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتے ہو رہا ہے تو ابھی شاید بھائی جان وہاں پہ تو شاید چشمے میں غائب ہو گیا ہے کہ آپ کو آپ آؤ گے تو لگے گا ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی چشمہ ہوا کرتا تھا بھائی جان تو پہلے اتنا اچھا پانی ہوا کرتا تھا وہاں پہ میٹھا پانی تو یہ کیا ہے ہماری زندگی ہے جو ہماری جو حرکتیں ہیں ان کی وجہ سے یہ جو چشمے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہو رہے ہیں انسانوں کی بالکل ک صائی تھا
ہاں وہ بات تو ہے ہی اوپر سے آپ آپ مجھے ایک بات بتاؤ آپ کشمیر گئے ہو وہاں کے چشمے وہاں کا پانی آپ نے دیکھا ہے کتنا اتنا صاف ہو ترین جو پہاڑوں سے وہ پانی کبھی
کیاپ بات کر رہے ہو بھائی جان کی یہ ہم تو یہیں کے ہیں تو کشمیر جاتے ہیں بھائی جان اب سال جاتے ہیں فائد میں تو
وہ نا وہاں کا پانی وہاں کا پانی مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہاں کے جھیل وہاں کے دریا وہ یہ سب تو مطلب وہاں کا پانی بہت صاف رہتا ہے
بالکل بھائی جان اور جو بھائی جان یہ جو باہر کے لوگ جو ہیں کہ آرو کو پانی پیتے ہیں نا تو جو کہ گاؤں کے لوگ ہیں بھائی جان ان کو آرو پی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ بھاجا کیونکہ ان کو نیچرلی چشمہ کا پانی پیور صاف ہوتا ہے ایک دم
ہاں وہ
آپ تو اس لیے آپ نے دیکھا ا ہو گئی کہ باہر کے لوگ کیوں زیادہ بیمار پڑتے ہیں کہ جو گاؤں کے لوگوں سے متعلق کم بیمار پڑتے ہیں گاؤں کے لوگ کیونکہ بھائی جان ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سب صاف فریش اپنا جو اپنے ہاتھوں کا ہوتا ہے نیچرل ہوتا ہے سب کچھ اور جو شہروں کے ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیمیکل مکس ہوتے ہیں پانی میں بھی اتنے کیمیکل مکس کر کے صاف کرتے ہیں پانی تب جا کے وہ پینے لائق بنتا ہے لیکن گاؤں جو گاؤں کی بات کیا ہوتی ہے بھائی جان نیچرل پانی آپ نے جو کہا کہ کشمیر آپ دیکھو گے کہ ہر جگہ پہ چشمے ہیں اپنے نیچرل پانی تو اس سے کیا ہوتا ہے بیماریاں بھی کم پھیلتی ہے تو لوگ بھی کم بیمار ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ
ہاں وہ بات تو صحیح ہے اسی لیے کشمیر میں مطلب وہ سب رہتا ہے اور بتا باقی بھائی آپ کیا کر رہے ہو آج ک کل ہم ہم نے تو پانی پہ بد چھیڑ ہی لیا آپ بتا آپ کیا کر ریوج کرو کیا چل اپنی زندگی میں
بھائی جان کیا بولوں زندگی میں تو ہر چیز کسی کو مصیبت ہوتی ہے ہم بھی جیل رہے ہیں بھائی جان لیکن ہر کسی کو مصیبت آتی ہے بھائی جان کی مصیبت آتی رہتی ہے اونچ نیچا ہوتی رہتی ہے تو اب پہچان کیا کر سکتے ہیں ہم
ہاں مصیبت تو ہر کسی کی زندگی میں آتے رہتے ہیں بھائی کیا ہی کر سکتے ہیں اور بتا آپ کی امی امی کو گٹوں میں درد ہوتا تھا اس کو ٹھیک ہو گیا اب کہ ابھی بھی اس کو ابھی بھی
بھائی جان اللہ تعالی نے کر دیا صحت مند تندرست ہے میری امی جان کو ٹھیک ہے بھائی جان جی جی بھائی جان انسب سب تندرست اللہ تعالی کا شکر گزار ہیں ٹھیک ہے بھائی جان تو کام آ گیا میرے کو
بلا رہی ہے تو میں ابھی رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے
وکے اللہ حافظ
اللہ